السلام علے وعلیکم السلام کیا حال آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
جی ٹھیک آپ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے خود
جی ٹھیک الحمد للہ بچے ٹھیک ہیں
ہاں بچے بھی ٹھیک ہے ان کی وہ اممم چھٹیاں چل رہی ہے
اچھا پھر تو بچے انجوائے کر رہے ہوں گے بڑے مزے کر رہے ہوں گے
ہاں انجوائے تو بہت کر رہے ہیں مگر بڑوں کو تنگ بھی بہت کر رہے ہیں
بڑے بھی مزے کرو بچوں کے ساتھ کب تک ہے ان کی چھٹیاں
ان کی چھٹیاں بس آ وینسڈے تک ہے تھرز ڈے کو ان کو اسکول جانا پڑے گا
اچھا ٹھیک آپ سنیں کچھ آپ کہاں ہیں آج کل
بس ا سسرال میں ہم نے بس کھانا
کچھ
سب اچھا جا رہا ہے ہم نے بس ابھی کھانا کھایا تو ہمم توہ اب تھوڑا سا ورک ہم نے میٹھی اخنی پکائی تھی
اؤ ہو ٹھیک ٹھیک
کدو ڈالا تھا
کدو اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے
اور بجلی کا تو بڑا مسئلہ ہے
ہاں آج کل بجلی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے
ہاں بہت بہت اب میں باہر آئی تھوڑا ٹہلنے کے لیے
اچھا کیسا ہے باہر ہوا چل رہی ہے
تھوڑی سی زیادہ نہیں ہلکی سی پھر بھی بارش ہو رہی تھی
پھر بھی تھوڑا بہت تو فرق پڑا ہے بارش کی وجہ سے
ہاں ہاں بہت بہت
ہمم اور بتائیے آپ
زیادہ ہی گرمی ہے میں نے ایک پودینے کا پودینے کا پیڑ لگایا تھا فلاور واس میں ا گھر میں سسرال میں ہاں اچھے سے آیا ہے
اچھی بات ہے چلو اچھی بات ہے
ہوں
اور بولیے
آپ بتائیے کچھ
بس میں ٹہل رہی ہوں ادھر سے ادھر اب وزن کوئی منتر ایسا ہو جسے وزن کم ہو کوئی وز ہاں ہم شام کوسئے ہیں صبح اٹھ کے انسان کو دس کلو کا بھوگ
ہاں ہے نا میرے ساتھ ویسا ہونااہ میرے تو دس پندرہ کلو کم ہونی چاہیے آج میں پرانے کپڑے دیکھ رہی تھی اور اتنے ٹائی ٹ ہوتے اب مطلب جونا برابر ہوتے تھے اب تو کیا ہی بتاؤں دن ب دن ویٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا ہے
پندرہ کلو آپ کو کم کرنے مجھے تیس کلو کم کرنے ہیں میں پر اپنی فوٹوز دیکھ رہی تھی پھر میں نے دیکھا لیگس جب موٹی سی ٹانگیں ہوتی ہے نا تو انسان زیادہ ہی وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے
ہاں میرا بھی یہ حال ہے نا میری ٹانگے بھی موٹی ہے نا
چل بھی نہیں پات ہے مگر یہی دو تین دن ن مجھے کیا ہو گیا پین زیادہ اٹھنے میں بیٹھنے میں پین
یہ یہی وزن زیادہ ہے نا اسی سے یہ تو سب کچھ اسی سے ہوتا ہے سب کچھ انوالو کرتا ہے پھر موٹا پا بہت بڑی بیماری ہے
آ
مجھے خود ان میں ایڑیوں میں اتنا درد ہو رہا ہے
رائٹ سائڈ سے تو مجھے ہپ میں پین ہوتا تھا اب لیفٹ سائڈ ہپ میں جب میں اٹھوں یا کبھی چلتی ہوں اچانک سے جیسے میری بون توڑدے ادھر اچانک سے اور رہی اس کو دو تین دن ہو ئے اور میں جب سوت
تے نا
آپ پتہ ہے آپ کو اور جب میں سوتی ہوں نا
ہوں
مجھے پیٹ اوپر کی طرف رکھنا پڑتا ہے میں سائڈ سے سو نہیں پاتی ہوں مجھے کمبر پہ اثر پڑتا ہے
صحیح ہے ا آپ کو وہ تو نہیں ہوت مطلب جیسے اگر سوئیں گے نا ایسے سائڈ پہ جو ہے نا یہ تھائی وہ جیسے تھک جاتی ہے درد ہوتا ہے پھر اٹھا ہی نہیں پاتے ہیں وہ ٹانگ
وہ وہ بھی تو ہوتا ہے مجھے مگر یہ میں نے ایک مہینے سے تو مجھے زیادہ ہی اتنا نہیں تھا مطلب میری گردن میں پین ہے ہمیں پیچھے حواستی مطلب بڑھا پا آ گیا ہے ان ناظمہ دیدی کے پیچھے
ہوں
نظمہ دیدی نے مجھے بولا تھا بولا تھا کہ آپ جاؤ فزیو میں مجھے ابھی پچھتاوا ہو رہا ہے مجھے جانا چاہیے جب انسان پہلے سے ہی خود کو کیئر کرے گا اصل میں کیا ہے یہ اب مجھے لے نکل رہے فیڈ کرتے تھے نا رات کو تو یہ رکھتے تھے سر کے نیچے ہاتھ پھر کبھی ایسی نیند پر تی تھی ہاں یہ اس یہ آج نہیں
یہ اب لانگ ٹرم افیکٹس اب نکلتے رہے ہیں ہمم وہی ہے نہ لیکن میرا ماننا یہی ہے موٹاپا کم ہوگا نا سب کچھ ٹھیک ہوگا مجھے لگ رہا ہے باڈی آلموسٹ ٹھیک ہو جائے گی ایسے انسان چاہے نہیں پاتا ہے ہاں پچھلے سال تو اچھا چل رہا تھا سب کچھ اچھا سا ویٹ لوس ہوا تھا وزن گٹایا تھا ہم نے
اس سال اصل میں کوئی جم پارٹنر بھی اچھا نہیں ملا جو بھی عائشہ کو میں نے ایک بار اس نے بولا میں نے چھوڑ ہی دیا پھر مجھے لگا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آنے کا ہےاس بار اب میں سوچ رہی ہوں اتاروں گی
تو خود سوچتی ہوں
میں پھر بھی گئی تھی نا ہاں میں پھر بھی گئی تھی نا اصل میں ابھی تین بجے سے وہ بول رہی ہے یہ اب میں دیکھوں گی ادھر اگر دس گیارہ بجے جاؤں گی پھر ایک بجے تک وہیں سے آؤں گی
ہم ہم ہم
جو ادھر نوک پورا میں ہے اپ کیا ہی کر سکتی ہو
دیکھو ایک بار اگر رہے گا وہاں پہ وہ ٹائم ہے تو صحیح ہے لیکن کر رہ ہے میں خود سوچ رہی ہوں اب میں ایک چینی وینی میٹھا سب بند کرو گی سب سے پہلے وہی چیز کرنی ہے میٹھا بند ہوگا تو
ہاں جی
میرے چہرہ پہ اتنے دان ہو گئے اب داغ ہو گئے ہیں
ہاں آپ اس کے پاس ڈاکٹر کررہت کے پاس زرمیم اسٹیک کے پاس جائیے
میں سوچ رہی تھی خود میں جاؤں گی لیکن یہ ہے نا اگر انسان کرے گا نا یہ چینی وینی بانند کیونکہ پچھلے سال جب گئے تھے نا جیم مجھے بہت فرق آیا تھا خود ہی چہرے میں یہی چیز ہے نا میٹھا ویٹھا کھاتے ہیں
پتہ ہے ایک بار میں نے سیکنڈ ایئر میں سارا کھانا چھوڑ دیا تھا میں صرف کھیرا کھاتی تھی اس کو تھوڑا سا کارڈ ڈالتی تھی وہ دو مہینے چلا تھا وہ نہیں بولتے گلاسی اسکن وہی مجھے ہو گئی تھی اور وزن بھی بہت کم مجھے سب بولتے تھے ہاں مجھے سب بولتے تھے آپ کو کیسے یہ کیسے سچ میں نا سچ میں اللہ کی قسم سے ہو گیا تھا مجھے پھر مجھے میں نے اتارا ہے چڑھایا ہے اتارا ہے چڑھایا ہے اس بار ہاں ہاں یہ نہیں رہ را وزن اگر کم کیا ایک بار اب میں بول رہی ہوں میں بنگلور اگر یہ گئی میں اچھے س خود کو وہاں پہ جم وم جاؤں گی اور ادھر بھی پہلے کروں گی خود کو موٹیویٹ کروں گی ادھر ہی ان پھر میں دسمبر میں چلی جاؤ گی ادھر پھر اچھے سے وزن وزن وہاں ٹرینر مطلب ہوتے نا وہ سچ میں کیئر کرتے ہیں یہاں کی طرح نہیں ہے ایکسرسائز کرو اور چلو بیٹھو
وہی ہے نہ اپ خود ہی کرنا ہے جو بھی ہے نا کیونکہ پھر دقت ہو جائے گی ابھی سے جیسے ہم بوڑھے ہیں اٹھ نہیں پاتے بیٹھ نہیں پاتے میں تو جب سیڑھیوں پے چڑ سیڑیا چڑھتی ہو میرے گھٹنے میں درد ہوتا ہے
ہوں
وہی ہے نا ابھی سے ہمارا بڑھا پا آیا ہے
ہاں سچ میں انشاء اللہ تعالی کریں گے میں نے میں نہیں بولی ہوں مونڈے سے مجھے لگتا ہے اب یہ مڈے کو ٹونٹ ہے مونڈے سے نی کرے گے انشاء اللہ تعالی میں نے ہاں
میں خود سوچ رہے ہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گی میں نے کھایا کروں گی دہی وہی کچھ
یہ ہے نا گھر والوں کو ہے ہائی ہائی اس نے بتا ہی نہیں کھایا کھانا ہی نہیں کھایا کھاؤں گی میں اب دہی کھاؤں گی اور کچھ فروٹ وروٹ کھایا کروں گی
ہاں کھانا از لائک ابھی ضورت ہے جب آپ ابھی کھاؤ گے پھر آگے زورت لگتا ہے
جو تھا نا لاسٹ ایئر میرا وہ ڈائٹ سوپ ووپ ویسے سوپ نہیں بنایا کروں گی یہی سیلیڈ ویلیڈ لیا کروں گی میں ساتھ
اچھا آپ کو ہے وہ ڈائٹ چاٹ
ہاں میرے پاس ہے وہ
اپ مجھے وہ فارورڈ کرنا میں بھی وہی فالو کروں گی
ٹھیک ہے میں بھیج دوں گی آپ کو وہ ب تھا مجھے تھا ایسے ہی ایک دیکھتی ہوں بھی
جب آپ کو ایک بار وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ ہم دو بجے کیا کر پاتے ہیں مارننگ میں آئیے نہیں تو میں گئی ہوتی جم وہ ن پھر وہاں سے وہ کیا میں بولوں اس تو کیا بولتے ہیں موٹیویٹ نہیں کرتے نہیں ابھی وزن جب پچھلی سال ہم دو بجے جم ج تب بھی تو وزن ات رہا تھا وہ مطلب ڈسموٹیویٹ کر نہیں جی ابھی نہیں ہوتا ہے مارننگ میں
اصل میں انہوں نے خود کیا ہوتا ہے نا صبح
ہاں ہاں ہمم ہاں اس لیے مجھے بھی لگ رہا ہے
ہوں ہمم وہی وہی چیز ہے
اگر تھوڑا سا نزدیک ہو تو نا یہ نو پورا ہوا نجبہ میں دیکھتی ہوں اگر اسکوٹی بھی مت آتی ہے میں اسکوٹی یہ جاتی یا سائیکل سائیکل مجھے لگتا ہے میں محمد مجھ سائیکل ہی نکال دو
ہمیں کچھ نہیں آتا ہمیں سب سیکھنا ہے
سچ میں مجھے اس بار ہے کہ میں گاڑی اور سیکھوں ٹائم میں گاڑی سیکھتی مگر اپنی گاڑی ہونی چاہے جسے انسان پھر سیکھے گا خٹارا سٹارا ہی چلو اسکوٹی آپ نے سیکھی دو منٹ کے لیے اسکوٹی ہے بھرے اتنی بھاری ہے میں تو نہیں ہے مجھے پ گڑی ہیں بس
بھاری ہے اگر وہ والی ہوتی نا